ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی ہاں ٹھیک ہوں
کیا کر رہے ہو
ہاں
کیا کر رہے ہو
میںسے ہی بیٹھا تھا میں سوچ رہا سوچ نہیں رہا تھا ایسسے ہی بیٹھا تھا
جو جی آپ کیوں حاس رہی ہو جی آپ کیوں ہنس رہی ہو؟
بس ایسے ہی اور آپ اسکول گئے تھے
تو آج ہم ایک دلچسپ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں امیروں اور غریبوں کے پاسیے پیسوں کی اہمیت میں چاہتا ہوں کہ اس پر تمہاری رائے جانو
بہت اچھا ٹاپک ہے پیسے ہر انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے لیکن امیر غریب کے لیے اس کی اہمیت الگ الگ ہو سکتی ہے
بالکل میرے خیال میں غریب آدمی کے لیے پیسے بنیادی ضرورت پورے کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو کھانا کپڑے اور سوری کپڈی اور مکان حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے
میں تمہاری بات سے متفق غریب آدمی جب پیسا کماتا ہے تو اس کی پہلی فکر اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہر روپئے قیمتی ہوتی ہے آپ ک لی ہار روپے قیمتی ہے کیا
کیا
آپ کے لیے ہر روپیہ قیمتی ہے کیا آپ امیر ہو
ہ نہ میں تو امیروں میر باپ کا بیٹا ہوں
جی
میں تو ا امیر باپ کا بیٹا ہوں ہفتے نہیں م تا ہوں دس بیس ہزار پاکٹ میںنی
اچھا
جی جی میں تمہاری میں تمہاری بات سے متفق ہوں غریب آدمی جب پیسے کماتا ہے تو اس کی پہلی فکر اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہر روپیہ قیمتی ہوتا ہے
جی آپ میرا ہی کیوں بول رہے میں نے ابھی بتایا نا یہ آپ میرا سنتے ہو اور میرا ہی واپس بولتے ہو
ہاں مجھے پتا ہے
ہاں میں نے دیکھا ہے کہ مزدور دن ب محنت کرتے ہیں اور جو کچھ کماتے ہیں اس سے گھر کو گھر کا چولہلا چلتا ہے اس لیے انہیں پیسوں کی اصلیقت ر ہوتی
ہ ص دوسری طرح این لوگ کے پ پاس زیادہ پیسے ہوتے ہے کئی دفعہ ان انہیں ایک چھوٹی رقم کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ایک غریب کو ہوتی ہے
لیکن کیا ہم ام امیر آدمی پیسوں کی کدر نہیں کرتا
نہیں ایسا نہیں ہے بہت سے امیر لوگ اپنی محنت اور تجربے سے امیر بنتے ہیں وہ پیسوں کی قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیسہ کتنا محنت سے کمایا جو ہوتا ہے
بات بھی درست ہے میرے والد کہتے ہیں کہ پیسے چاہے کم ہو یا زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے
بالکل اگر کوئی امیر شخص پیسہ ضائع کرے تو بھی غلط ہے اور اگر کوئی غریب اپنی
ہلو
ہلو
اپ کیوں نہیں بتا رہے ہو
جی
تمہارے خیال ہے غریب اور امیر کے نزدیک پسوں کی امی اس میں سب سے بڑا فرق کیا ہے
میرے خیال میں غریب کے لیے پیسے زندگی زندگی کی ضرورت ہے جبکہ امیر کے لیے پیسہ اکثر آسانی اور سہولیتوں پیدا سہولیتیں پیدا کرتا ہے غریب کو ہر دن کی ذور ضروریت کی فکر ہوتی ہے
اچھا عثمان میں سمجھ گیا یعنی غریب کے لیے پیسہ روٹی دوا اور
جی ہاں اور امیر کے لیے پیسہ پیسہ بزنس بڑھانے سفر کرنے اور مزید سہولیات حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے
لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیسہ خوشی کی گارنٹی نہیں دیتا
بالکل صحیح بہت سے امیر لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کئی غریب لوگ کم وسیل کے باوجود خوش رہتے ہیں
اس سے معلوم ہوتا کہ پیسے ضروری ہے مگر سب کچھ نہیں
ہاں پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے لیکن محبت عزت شہارت اور سکون پیسوں سے نہیں خریدا جاسکتا
بہت خب مجھے لگتا ہے کہ غریب آدمی کو جب تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرتے ہیں
یہ بات سچ ہے ایک غریب بچے کے لیے نئی کتاب یا اسکول بیگ بہت قیمتی ہو سکتا ہے جبکہ ایک امیر بچہ شاید اس سے عام چیز سمجھے
اسی لیے ہمیں دوسروں کی حالت کو سمجھنا چاہیے
اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو کچھ ہم نے دیا گیا ہے
ہ کیا تم سمجھتے ہو کیا امیر کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے
ضرور اسلام میں اسلام بھی ہمیں
ہاں ہی ہ ہاں اگر امیر لوگ مدد کریں تو کئی غریب بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں
بالکل اگر کئی گاؤں کی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہے
ایک اور بات مجھے لگتا ہے کہ پیسے انسان کے کردار کا امتحان بھی ہوتا ہے
کیسے
اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور پھر بھی وہ متقبر نہ بنے لوگوں کی مدد کرے اور انساف سے کام لے تو وہ بہت اچھا انسان ہے
میں صحت مند ہوں میں سہمت ہوں اسی طرح اگر کوئی غریب شخص ایمانداری سے محنت کرے اور حلال روزی کمائے تو وہ بھی قابل تعریف ہے
یعنی اصل چیز پہ پسا نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال ہے
جی ہاں بالکل پیسہ ایک ذریعہ ہے اس کا استعمال اچھا اچھے کے لیئے بھی ہو سکتا ہے اور برائی کے لیئے بھی
ہاں ورنہ کے پیسے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اب جو فضول خرچا کرتے ہیں وہ امیر ہوتا کیونکہ اس کے پاس پیسے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے جی ہلو
آج کی گفتگو سے مجھے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
یکنے کو ملا اور میں لوگوں کو بھی سکھاؤں گی کیونک یہ تو بہت اچھا موضوع تھا فضول خرچی فضول خرچی تو آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ کرتے ہیں
ہلو ہلو ہلو ہلو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
اب آئی
ہاں اب ائی
میں بتا رہی ہوں جو یہ امیر اور غریبوں کے پاس پیسوں کی اہمیت ہوتی نا امیر ہمیشہ فضول خرچی کرتے ہیں
جی جی ہاں
غریبوں کے پاس پیسوں کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں امیروں کے پاس پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں وہ پھر غم میں چلے جاتے ہیں کہ اتن پیسوں کا کیا کرے اور غریب ایک ہوتا ہے جو محنت کرتے ہے محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پیسوں کی تلاش میں پڑتا ہے لیکن پھر بھی غریب کو غریب ہی سمجھا جاتا ہے اور امیر کو بولا جاتا ہے کہ جو امیر کوزم خرچی کہتا اس کو فضول خرچی کا نام ہی پڑتا ہے
جب اور امیر زیادہ پیسے جمع کرتا ہے نا تو اس اس کو غریبوں میں دان بھی کرنا ہوتا ہے ہلو صحیح بات ہے نا
جی جی
ہاں امید ہے اس تم اس بات پہ تکول کرو گی
جی آپ کیا کرتے ہو پیسوں کو اب فضول خرچا کرتے ہو
نہ میں کا فضول میں تو یہ جمع کرتا ہوں
آپ کو پیسے ہیں آپ فضول خرچہ کرتے ہو
ہاں مجھے ہوا نا ایک دن جمع کرتے ہوئے
اچھا اچھا ٹھیک کتنا جمہ ہوا
مجھے مجھے وہ یہی کچھ دس بیس ہزار
اچھا آپ کو ان پیسوں کا کیا کرنا ہے
مجھے مجھے ان غریب میں دان کرنا ہے
کب
جب شادی ہوگی
میرے بھی کچھ سو دو سو دینا پھر غریب ہوں میں بانٹنا کا
کیا
میری بھی کچھ سو دو سو لینا پھر وہ غریبوں میں بانٹنا
آپ اپتنا غریب ہو آپ تو امیر ہو آپ مجھے ہی دے سکتی ہو
ہاں ہاں غریبوں کی مدد کرنا فرض ہے
ہاں یہ قرآن میں بھی کیا غریبوں کی مدد کرنی چاہیے
ہاں اگر آپ کو کوئی پیسہ ضرورت ہوگا تو تو آپ بتا سکتے ہو میں غریبوں کی
جی جی اگر غریب اگر غریب کو کوئی شوق ہوگا میں یہ مطلب نہا میں یہ لاؤں گا وہ لاؤں گا تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کے وہ چیز لا کے دینی چاہیے
تے غریبوں کو مہنگے شوق نہیں ہوتے ہیں
جی آدھے غریب وہ ہوتے جن کے پاس فون ہی نہیں ہوتا ہے آدھے امیر مطلب امیر اس کو فون لا کے دے سکتے ہیں نا
ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے جیسیے مطلب لا سکتے ہیں اب غریب کو غریب کو اتنا مہنگا فون ضرورت کیوں ہے میں اس کو کچھ بھی اگر مجھے کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے نا میں ضروری نہیں ہے میں اس کو آئی فون لاؤں گی ضروری ہے کہ کہ میں اس کو اینڈرائڈ میں سے کوئی پوکو پانچ ہزار چھ ہزار کا لاؤں گی
ٹائم ہو رہا ہے غریب آخر غریب بھی ایک انسانی ہے نا اس کے بھی بہت سارے شوق ہے چلو اللہ حافظ بائے ملتے ہیں
چلو اللہ حافظ